ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور سب خیریت
ہاں سب خیریت یے آپ بتائیے
اور بسم اللہ وسملہ ہو گیا
ہاں ہو گیا
جی اور کچھ جانکاری دینا چاہتے ہو میرے کو
ہاں دے دوں گی
ہاں بتاؤ تو کچھ
ہ تو آپ سنو جیسے ہمیں تو ہمارے لائف میں جیسے ٹیچر ہیں تو ان کا مہتو اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں
ہاں جی بتاؤ بالکل آپ نے صحیح فرمایا
تو ہمارے ممی پاپا کے علاوہ ایک ہمارا اور گرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چر جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے آگے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شکچھا دیتا ہے جس سے ہم اپنی آگے کی لائف سدھار سکیں
جی
ہوں
نہیں ایسا ہے نا میڈم جی جو پرتھم گرو تو پروار ہی ہوتا ہے ماتا پتا ہی ہوتے ہیں ممی پاپا ہی ہوتے ہیں اچھا جی
بولا ہے نا ماں باپ کے علاوہ ایک اور گرو ہوتا ہے وہی بولا ہے
ہاں جی
تو کیا ہے کہ میڈم جی ایسا ہے گرو گرو ہی ہوتا ہے کیونکہ گرو ایسے مارگ درشن کے لیے پہنچا دیتا ہے ہمیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی کوشش ہو جاتی ہے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں ہم گرو کا ماردنچ
جی
اور اور کچھ تو ایسے لوگ وغیرہ ہیں کہ گروؤوں کا سمان نہیں کرتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے سنا ہوگا جو گرگوں کے بارے میں کتنے کتنے غلط بول رہے تھے وہ کون سی میڈیا والی لڑکی تھی اس کا پتا ہی نہیں نام کون ہے وہ اور وہ دور نہیں رہا ہے وہ اس گروؤں کے بارے میں اتنی اتنی خطرناک باتیں کرنے لگی ہیں جی کیا بتاؤں آپ کو اللہ توبا کرے اس کی مہت کیلے پر ہے ایسے نہیں بولنا چاہیے گروؤں کے بارے میں ش ہمیں شکچھا دے رہے ہیں مارگ درشن اچھا کر رہے ہیں
وہی تو گھر کے علاوہ وہی تو ہے جو ہمیں اچھا سکھاتے ہیں اور تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں جو ہمیں اچھا ہمارا اچھا کر سکے
تو پھر سب سے بھروسے مند سانتوں میں گرو ہی ہوتے ہیں جب ہاں جبھی تو ان لوگوں کو راج نہیں آ رہا ہے گرگں کو جیان دینا ان پ میڈیا تو ہمارا ہی ختم ہی ہو چکی ہے میڈیا پہ تو کوئی دھیان ہی نہیں د رہا ہے کوئی نیوز چندہ نہیں ہے پیک نیز چلتی رہتی ہیں اور گروں کے بارے میں تو بولتے رہتے ہیں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں وہ یہ نہیں بتایا گ ایک گرو سب کاہ بھاری پڑے گا کسی دن
ہ
اور پڑ گیا تھا ان کو جواب دینے کے لیے ٹھکانا نہیں ملا تھا اتنا بکر دھویا تھا گرگو نے پر وہ لوگ ہاں لوگ وغیرہ بھی کچھ کم دھیان دے رہے ہیں کچھ لوگ تو یہی سوچتے ہیں سرکاری ٹیچر ہو گیا تو وہ تو ٹیچر ہے پرائیویٹ ہے تو اس کی ت گریجویشن نہیں ہے تلنا واسی کر دیتے ہیں پر گروگں کو سمان مان سمان کم دیتے ہیں
تو ایسے غل ایسے کرنا غلط ہوتا ہے بہت گروؤں کے ساتھ
اب ہم لوگ ہی نہیں سدریں گے تو کون سدھرے گا ہم لوگ ہمیں جانکاری دینی چاہیے آپ کو میرے سے لینی چاہیے میں آپ کو دوں گا آپ کسی اور کو دو گے کسی اور کو دو گے ایسے ہی چلتا رہے گا تو ایک دن ایسا آئے گا پ جیسے ہم بہت کچھ کر جائیں گے لائق میں اورر وہ ایسا ہے کہ سب لوگ کچھ لوگ تو ایسے گمار بنے ہوتے ہیں ن گرگوں کا سمان نہیں جانتے پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب ہے نہیں شکچھا سے کوئی مطلب نہیں ہے ما پتا سے کوئی مطلب نہیں ہے ان لوگوں کی من میں یعنی کیا چلتی رہتی ہے پر کوئی نا سب لوگ جیسے نہیں ہوتے اخبار ایسے انہیں سوچنا دیں گے سمجھائیں گے سب تو
جی
کچھ تو فرق پڑے گا نا اور اب یہ ایک بات بتائیے میڈم جی کہ ا جنناا دیس جنناا اب جنگنانا میں گروہوں کا بھی بر رہتا ہے اور صرف شک ہے جنگننا کریں گے تو پورے ہندوستان کی جنگنا شکھک ہی کرتے ہیں
جی
تو ایکوریٹ آنکڑے سبھی شکچک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اور یہ کام اتنا خطرناک ہے اسے کوئی نہیں کر سکتا ہے
اور پھر بھی دیش بھی تو بائی گروؤں کی شکچا سے ہی تو چل رہا ہے ابک اگر گرو اس شکچھا نہیں دیں گے تو کوئی کیسے اچھا کام کرے گا اپنی جاب کیسے لگائے گا یا بزنس جیسے بزنس میں بھی تو پڑھائی ضروری ہوتی ہے تو اس کو بھی تو گرو ہی جان دیتا ہے نا
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا
ج
ف کیا ہے کہ لوگ وغیرہ ایسے سوچتے ہیں کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں شکچھا سے کچھ نہیں ہوتا ہے گرو گرو ہی رہیں گے چ چینی ہو جات د ہیں پلانی ہو جاتی ہیں مطلب فالتو کا گان دینے لگ جاتے
جی جی اب جیسے آپ گرو کے ساتھ کرتے ویسے اپنے ماں باپ کےاتھ کیوں نہیں کرتے ہیں
نہیں وہ لوگ وغیرہ یہ سوچتے نہیں ہیں ا گروں کا گرجہ تو کوئی پراپت ہی نہیں کر سکتا ہے
جی
کوئی تو ہے پر ج یہ کہ دھیرے دھیرے سب کچھ ہو اچھا ہی ہوگا میڈم جی دو اغیرہ سوچیں گے سدھریں گے
جی
کیونکہ حالت تو اپ انڈیا میں تو اتنی حالت خراب ہو رکھی ہے میڈم جی کہ کچھ سمان ہی نہیں مل رہا ہے گروؤں کو کچھ گرو تو ایسے ہیں کہ سال شانتی رہنے لگے ہیں انہیں اتنا جیسا سامان مل ملنا چاہیے ویسا مل نہیں رہا ہے
ار اسے تو چھوڑو کئی کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے گروؤں پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں
ہاں میں وہی تو بات ہے س باد سمان کی تو ہو رہی ہے نا اور جیسے کوئی اسکول میں اب اسکول میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور بچی وغیرہ آ گئے کچھ شیتان بچے اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ گرووں کی عزت نہیں کرتے ہیں انہیں پرنام کرنا چاہیے انہیں اور تو اور گالی دے کے بھگ جاتے ہیں ڈراپ آؤٹ سسٹم چل رہا ہے ٹیچر کتنا قدم اٹھا رہے ہیں اسب بچوں کے بارے ہیں
ہ
آپ نے تو وہ پڑھا ہوگا نا آر ڈٹی دو ہزار نو اس میں کتنا سنگرش دیا ہے ٹیچر کے لیے پربھو تو اگ آئے گی میڈم جی لوگ وغیرہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے تو آر ڈ میں اتنا دیا ہے میڈم جی کہ بچہ اسکول سے باہگ جائے گا نا تو اس کو گھر سے لینے کی انومتی مل بھی ہے کہ گھر سے لے کے آنا پڑے گا آپے پر پھر بھی پڑھائیں گے لوگ وغیرہ یہ بھی سوچتے ہیں گرگوں کا کام پڑھانا ہے نہ کہ انہیں گھر سے بگتے ہوئے لے کے آنا ہے ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کے ماتا پتا کو سوچت کیا جا سکتا ہے ان کے دوارا
ج
افروگو تو بہتنگرش کر رہا ہیں مڈم یہ کھیل کھیل اب سے شھا دینے ل کوشش کر رہے ہیں شاید بچہ کھیل کے مادھیم سے بھی سیکھے کچھ تو ہے ادر د ہاں
تو دیکھیے کہ ایک گرو ہے جو ہمیں بنا سوارھ کے پڑھا رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھے کچھ انتی کریں لیکن پھر بھی بچے سمجھ نہیں رہے ہیں
تین انسان زیادہ ہو گیا میڈم جی
جی ہاں
پر لوگ جل تک پ چلتا نہیں ہے سوارھ کب تک چلے گا ایک دن تو ختم ہی ہو ہے سوارت ب تو ہ پرجیح یہ ہے کہ اب جیسے کہ لوگ وغیرہ کچھ تو ایسیے ہیں بکس لے جائیں گے ایسے سرکاری ودیالیہ سے
جی
تو ان بکسوں کو کیا کریں گے بیچ دیں گے کچھ سے پیسوں کے لیے بتاؤ شکشا کو بیچ دیتے ہو
جی
تری سوچنے کی بات کتنا گنونا کام کر رہے ہو یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھ لوں گا تو میرا بوس ہ اتنے نہیں سوچتے ہیں کہ میرا میں پڑھ رہا ہوں تو میرا بھی کچھ ہو جائے گا دوسرا پڑھے گا اس کا بھی کچھ ہو جائے گا پر یہ نہیں سوچتے ہیں وہ تو بھنے سے کام ہے رد دگاؤوں بییک دیتے ہیں تو متب سرار نے کتنی یجنا چلا رکھی ہے انیس سو ستاون میں ہے تو مڈ ڈے میل بھی یجنا چلائی رکھی ہے ا انیس سو میدان میں سے اب تک مڈ ڈے میل چل رہی ہے اس میں کھانا مل رہا ہے چاول دلیا فروٹ دودھ ملک وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے
جی
پرو لوگوں کو راج نہیں آ رہا ہے یہ تو سوچتے ہی کہ یہ تو گندا ہے یہ کیسے پر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہا سرکار کتنا اچھا قدم اٹھا رہی ہے
مطلب یہ خود یہ سوچتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے گروؤں کے ساتھ گرو کر رہے وہ غلط ہے ہمارے لیے
ہاں جی بالکل بالکل ب وہی ہے یہ تو نیگیٹیوٹی چل رہی ہے نا انسان کے لوگوں میں جی نگیٹیوٹی کم کرنے کے لیے تو ہم لوگوں کو قدم اٹھانا پڑے گا میڈم جی
ہاں
یہ بھی لوگ وغیرہ کیا آئے کہ گروہوں کے پرتی نیگیٹو زیادہ رہتے ہیں
ہوں
انہیں تو غلط زیادہ ہی دھیان دینے لگے ہیں غلط سوچتے ہیں گرو ہے اب کچھ تو ایسے ہیں پر گروؤوں کو ایک ایک تو گرو ایسے ہے کچھ گرو تو کا ایک ایک خطر سب گروؤں کو بدنام کرنے لگے ہیں کچھ گرو
ہاں ہاں صحیح بولے گا بالکل
ہاں ا ان کی خاطر اب سو گرو ایک جیسے تھوڑی ہوتی ہیں
جی
غلط ہے تب تو غلط تو غلط ہی ہے
جی
گل تو صحیح ہے فرق تو دیکھنا پڑے گا م اور لوگ وغیرہ کیوںکہ دیکھتے ہی نہیں ہے وہ تو سبھی ہے جیسے ہاں بئی تو ہے- سمجھانا تو- پڑے گا میڈم یہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے قدم اٹھانا پڑے گا
جیسے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم کسی اور کو سمجھائیں گے
جی جی جی بالکل میڈم جی
ہ تو آپ یہ بتائیے آپ نے کالین کہاں تک کی ہے
کیا ہوگا میڈم جی-
قالین کہاں تک کی مطلب ہاں- ہاں-
تو ابھی تو سمجھ میں نہیں آیا میڈم جی میری-
مطلب پڑھائی پڑھائی بتاؤ کتنے تک کی ہے-
اچھا ابو ٹیچر کی تیاری ہم بھی کر رہے ہیں میڈم جی کیا کرے ہیں دیش کو سلارنے کی سوچ رہے ہیں-
اچھا ہے-
ہاں جی جبھی تو اتنا جان ہے ٹیچروں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم بھی خود- کہ ہمیں بھی اتنا ہی ہاں اتنا بھی سمان ملے جیسے کہ- ہم دوسروں کو دیں گے تو ہمیں بھی سامان ملے گا تو آپ کس کی کر رہے ہو میڈم جی-
ہ میں میری ابھی گریجویشن چل رہی ہے
اچھا جی بالکل اچھا ہی فرمایا آپ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا-
ہاں اور کمپٹیشن کی بھی تیاری چل رہی ہے-
اچھا جی تو تو میڈم جی آپ کہاں سے ہو گیسے
میں دولپور سے-
ا س تو اچھا بڑھیا ہے پھر- دھولپور تو ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے ویسے ہی میں بھی دھولپور سے ہی بلانگ کرتا ہوں-
جی- اور سب خیریت ہاں امی ابو کیسے ہیں آپ کے?
ہاں کھی رہ ہی ہوتے ہیں آپ بتائیے آپ کے کیسے ہیں?
اچھے ہیں ہمارے ہمیں ت تو اور نکاح وغیرہ کیا کہ نہیں آپ نے-
ابھی نہیں کیا ابھی اتنی ہماری وہ نہیں ہے مرنی ہے نا کاقت نہیں بھی-
اچھا-اچھا جی بالکل نگاہ تو ہمیں نے بھی نہیں دیا ہے ابھی تو- کوئی بیگم سار کوئی انتظار کر رہی ہے ابھی-
ابھی تو عمر ابھی ہماری پڑھنے کی نکاح تو ہوتا رہے گا بعد میں-
ہاں میڈم جی بالکل آپ نے صحی فرمایا- ہم نگااہ وغیرہ پہ تو ہم کم دھیان دیتے ہیں میڈم جی ابھی- تو شکھک بن جائیں گے ٹیچر بن جائیں گے تو ہاں وہی تو ہے-
بھی ضروری قالین ہے ہمارے لیے-
ہاں کالین ہاں کالینگرروا کچھ نہیں ہے-
ہاں پھر بھی وہی سب کچھ ڈیسائڈ کرے گی نا کالی نہیں ہماری- ہمیں آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے-
جی-جی، بالکل-بالکل-
کیسا ہوا کیسا نہیں-
جی-جی-جی-جی تو اب تو میڈم جی آپ سے- اس ایپ سے بات کر لیا کر آیں گے جانکاری ملتی رہے گی میرے کو- وہ بھی ملتی رہے گی اور میں بھی آپ کو دےتا آ رہؤوں گا-
آپ-آپ سے بات کر کے اچھا لگا-
جی بالکل میڈم جی ہمیں بھی بہت اچھا لگا خداظ- خداظ-
اللہ حافظ-
جی-جی-جی-